جی جی وعلیکم السلام بھائی جان اور بھائی جان سب خیریت
باقی دے اپنا
جی جی تو آ آج جذرائع ابلاغ کی جدیدیت اور ذہنی سکون پر ہم بات کریں گے تو آج کا افکار کی اس محفل میں ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو آج کے دور میں ہر انسان کی زندگی کا مرکز بن چکا ہے یعنی ڈیجیٹل دنیا ڈیجیٹل دنیا اور ہمارا ذہنی سکون آج کی جدیدیت اور سوشل میڈیا کی اس اندھی دور نے ہمیں دنیا سے تو جوڑ دیا ہے مگر شاید خود سے ہی بہت دور کر دیا ہے اس بےحد کلیدی اور حیاتی مسئلے پر آج آپ کی آمد کا تہے دل سے استقبال
جی جی جی بالکل بالکل تو مطلب یہ ہے کہ ا جو آج مطلب ہم ایسے ہی ہاں دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا ہے تو لو جو مہر تقدیر کا حصہ نہیں بلکہ ہمارے معاشرے کا ایک المناک سچ بن چکا ہے تو آج مطلب آج کل انسان جو ہے اسکن کی چگہ چان میں اس قدر مصروف ہو چکا ہے کہ وہ اصلی سکون کہاں ہے یا جو نوٹیفکیشن کا سالا سیلاب جو ہے ہر وقت ہماراری جین پر ہوی رہتا ہے اور اس نے ہماری روح کو توازن آکھ کو مکمل طور پر ہلا کر رکھ دیا ہے
جی جی تو کیا ہے کہ یہ دراصل دکھاوے یہ صبح یہاں کھلتی ہے تو سب سے پہلے اسمارٹ فون کو دیکھنا اور رات کے سوتے وقت تک اسی زہریلی نیلی روشنی کنی میں ڈوبے رہنا یہ ہماری روزمرہ کی عبادت جیسا بن چکا ہے ہم دوسروں کی بناوٹ اور چمک دمک سے بڑی ڈجیٹل زندگی کو دیکھ کر اپنی عقیقی زندگی مایوس ہونے لگتے ہیں انسانیت کا یہ کیسا ایک ہے جہاں ہمارے پاس ورچوئل فرینڈ سو ہزاروں ہیں مگر دل کا حال سننے والے کے لیے کوئی مختلس دوست میسر نہیں ہے
جی جی جی جی بالکل بالکل آپست فم مطلب یہی ہے اج کل جو ا ہمارے جو درصل دکھاوسکرتی کا نا سور ہے تو ہمارے جین مراج کو جنم دے رہا ہے سائنس کہتی ہے بھی سوشل میڈیا پر مللی والے لائکس کمنٹ اور جین میں ڈوپام کو کا جو ایک عرضی سیلاب لاتے ہیں جو ہمیں اس کا عرضی بناتے جب لائس کم ہوں گی تو ہمارے جو ہے انسان انجانے میں ڈپریشن نہیں رہتی اور اکیلے بن کا شکار ہو جاتی ہے یہ اپنی خوشیوں کی چاابی دوسروں کے کل کےپد کر کر چکی ہیں جو نہایت افسوس نہ کرئے ڈجیٹل جال پر نظر اور وقت کا جیا ہے
جی جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا اپنے بالکل سچ کہا اور اس ڈجیٹل جال کاسب سے قدرنا پہلی یہ ہے کہ یہ ہماری کنسنٹریشن پاور یعنی ایکگ کو مخلوص کر رہا ہے اور آج کا انسان چند منٹ میں بنا فون چوہے کسی کتاب کو توجہ سے نہیں پڑھ سکتا نہ ہی قدرت کے عین نظاروں کا لطف اٹھا سکتا ہے ہمارا ذہن اس قدر بکر چکا ہے کہ ہم ہر وقت کی کسی انجان خوف میں مبتلا رہتی ہے کہ کہیں ہم دنیا کی دور سے پیچھے نہ چھوٹ جائیں
جی جی جی بالکل تو یار مب پرے میں نظر دی تو ہے ہاں جس نے ہمارے وقت کی اچمت تک سے مارو کر لیا ہے ذرا سوچیے جو تمہیں اپنی جات کو دارنے اپنے پریوار کے ساتھ عظین تبمی بتانے یا نیا ہنر سیکھنے میں لگے سب کے ہیں وہ جو ہے ریلس شارٹس اور اسکرول کرنے میں ضائع ہو رہا ہے تو یہ عمومن یہ تکنیک انسانی سہولت کے لیے ایجاد ہو گئی ہے تاکہ جو ہمارا وقت بچے اور اگر جو آج انسان خود اس تکنیک غلا من کر اپنا سب سے قیمتی سرمایہ یعنی وقت لوٹا رہا ہے تو مطلب اس کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں
جی تو اس کے بارے میں آپ کی اس بات نے روح کو جھنجھور دیا اور سوچنے پر مجبور کر دیا کہ مگر جیسا کہ ہم ہمیشہ جب تک کہتے ہیں سمادھان محض رونے دھونے یا تکنیک کو کوسنے میں نہیں ہے بلکہ ایک مکمل حکمت ایک عمل اختیار کرنے میں ہے ہم نے یہ زینبی اسی ڈی سے ازاد ہونے کے لیے عملی قدم اٹھانے ہوں گے آئیے ہمارے ان عالیہ میں کوئی خدمت میں کچھ سنہری اور آسان ضابطے پیش کرتے ہیں
تاکہ اس دن ڈیجیٹل طوفانی میں ذہنی سکون برقرار رہے
بالکل بالکل اپ نے امولا اس ذہنی براو کو روک لی کہ سب سے اول اور کلیبی رابطے ہے کہ اور ڈیجیٹل ڈڈوپس میں جہ کو عیال کے ساتھ گزارے کتابوں کی کتابیں پڑھے بس خاموشی سے بیٹھ کر اپنی خیالات سے گفتگو کرائے جا ہاں ہم ہمارے ذہن کو دوبارہ تروتا جا کر دے گا
جی جی آپ نے بالکل ا صحیح صحیح فرمایا اور کیا ہے کہ ا نہایتی ا جی جی تو نہایتیں مفید مشورہ ہے کہ دوسرا اہم قدم ہے سچیت ا اپیوگ ہمیں سوشل میڈیا پر کیول انہیں چیزوں یا لوگوں کو فالو کرنا چاہیے جو ہمارے علم میں اضافہ کرے یہ سکاراتمکتا ہے ہر وہ چیز جو ذہن میں ا حسد یا مایوسی پیدا کرے اسے ترنت اپنی زندگی سے انفالو کر دینا چاہیے اس کے ساتھ ہی رات کو سونے سے کم سے کم آدھا گھنٹہ پہلے تمام اسکنس کو خیر بات کہہ دیں اور ہماری نیند اور ذہن دونوں کے لیے صبح کا کام کرے گا
بالکل بالکل بالکل آپ نے درست فرمایا ماشاء اللہ دین کا جو پورا ہونا ہی ہمارے نظام میں چلنا پرندوں کی چہ چاڑ سننا پڑ کی چھاں میں بیٹھنا وہ قدرتی تھرپی ہے جس میں کوئی ڈیجیٹل متبادل ممکن نہیں ہے جب ہم مٹی اور ہریالی کے قریب آتے ہیں تو ہمارے جو ہے اندر کا ذہنی تناؤ برف کی طرح پگلنے لگتا ہے اور دل کو انتہا سکون ملتا ہے
جی یہ آپ بالکل صحی فرمایا اور نیند کا پورا ہونا یہ ہمارے نظام میں عذاب کی بہترین ا کی ضمانت ہے یہ تیسرا ضابطہ ہے کہ فطرت سے ربد صبح کی تازہ ہوا چلنا پرندوں کی چہچہ ہاٹ سننا اور پیڑوں کی چاؤ میں بیٹھنا یہ وہ قدرتی تھراپی ہے جس کا کوئی ڈیجیٹل مقابلہ ممکن نہیں جب ہم مٹی اور ہریالی قریب آتے ہیں تو ہمارے اندر کا ذہنی تناؤ پر طرح پگھلنے لگتا ہے اور دل کو ب انتہا سکون ملتا ہے
بالکل بالکل بالکل یعنی بالکل آپ نے درست فرمایا تو نہیں اسمارٹ فون ڈیجیٹل دنیا میں ہے ج کے ذریعہ ہے ہماری پوری کائنات نہیں ہے تکنیک کو بس سہولیت کے حساب سے استعمال کرنا چاہیے کیونکہ اسے روح جین پر حکومت کرنے نہیں دینا چاہیے ذہنی سکون بازار کی چمک ڈیجیٹل لائکس اور میں نہیں ہے بلکہ ہماری سادگی اندرونی ٹھہرا میں چھپا ہوا ہے
جی جی اپنے بالکل شق اپنے بالکل صحی کہا اور اگر ہم اپنی آنے والی نسلوں کو ایک پرسکون اور صحت مند ماحول دینا چاہتے ہیں تو آج یہ سے ہمیں اپنی اسکرین کی لمٹ طے کرنی ہوگی اور آج کرنا ہوگا اسی پیغام کو سیلان پلن میں ڈال کر چامین سمیٹیں تو خود کو کھو کر جو دنیا کو پایا تو کیا پایا اصل سکون ٹو دل کے اس کونے میں ہے جسے ڈیجیٹل سور نے دبایا بہت بہت ممکن اور مذکور ہوں بھائییا آپ کی اس بےحد لازمی اور دل کو چھو لینے والی سور پرور گپتگو کے لیے تو آپ کے ساتھ بات کر کے ہمیں بہت اچھا لگا آپ سے ملتے ہیں پھر کبھی
خدا حافظ